اللام حمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی آپ ٹھیک ہے جی جی بالکل ٹھیک آپ ٹھیک ہے اللہ تعالی کا کرم ہے امید آپ خیر سے ہوں گے میرا نام عثماں ہے سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ آپ نے اپنی قیمتی وقت میں سے چند منٹ مجھے دینے کے ساتھ سوونچے
جی جی اگر آپ اجازت دیں تو ہم مختلف موضوعات پر ایک دوستانہ گفتگو کر جی کیوں نہیں بالکل ہمیں خوشی ہوگی چلیے بہت شکریہ آپ کا سب سے پہلے تو آپ اپنا مختصر تعارف کرائے آپ کہاں سے تعلق رکھتے ہیں اس وقت کیا مصروفیات ہیں تعلیم کا کر رہے ہیں یا ملازمت کر رہے ہیں میرا نام شاہد ہے ج اور میں پامپور ضع پلوامہ سے تعلق رکھتا ہوں جی مصروفیت میں بس یہی گھر کا کام اور میں بھی پڑھ رہا ہوں ت کہ ملازمت کر رہا ہوں جی ماشاء اللہ بہت اچھی بات ہے یہ بھی آپ نے یہی شوبر کیوں منتخب کیا کیا یہ آپ کا شوق تھا یا سالات کی وجہ سے یہ راستہ اختیار کرنا پڑا
نہ نہ میرا شوق تھا حالات کی وجہ سے کوئی پرابلم نہیں ہوئی
وہی اصلیات نہیں ہوئے حالات کی وجہ سے اچھا ما شوق تھا کہ اچھی تعلیم حاصل کرو اپنا مستقبل روشن کرو چلے یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے مناسب بات ہے تو اگر آپ کو دوبارہ موقع ملے تو کیا آپ یہی شعبہ منتخب کریں گے یا کچھ مختلف کرنا چاہیں مجھے جب جب موقع ملے گا تب میں یہی شعبہ منتخب کروں گا نہ کہ کچھ مختلف کرو کیونکہ تعلیم سے ہی انسان ایک اچھی زندگی گزر سکتا ہاں جی یہ تو اچھی بات ہے بالکل مناسب اور سچ بات ہے کہ تعلیم سے ہی انسان انسان بنتا ہے ج ج تو ہر انسان کی زندگی میں کچھ نہ کچھ خواب ہوتے ہیں آپ کا سب سے بڑا خواب کیا ہے اور اسے پورا کرنے کے لیے آپ اس وقت کیا کوششیں کر رہے ہیں جی میری زندگی کا سب سے بڑا خواب یہ ہے کہ میں اعلی تعلیم حاصل کروں اور اپنے اپ کوئی اچھے عہدے پر فائز کرو تو اس کے لیے میں ابھی یونیورسٹی لیول کے کہ تعلیم حاصل کر رہا ہوں کوشش کر رہا ہوں محنت کر رہا ہوں تو دیکھیں گے کیا ہوگا نصیب میں جی بہت خوب میرے خیال میں خواب وہیں پورے ہوتے ہیں جن کے لیے انسان مسلسل محنت کرے آپ اس بات سے کس حد تک اتفاق کرتے ہیں
جی میں آپ کی بات سے بہت حد تک اتفاق کرتا ہوں کیونکہ جب تک انسان محنت و مشقت نہیں کرے گا تب تک اس کے خوابوں کو پورا کرنا ناممکن ہی ہے
جی بالکل اچھا یہ بت تائی یہ فارغ وقت میں اب کیا کرنا پتا پسند کرتے ہیں جیسے کتابیں پڑھنا کھیلنا سفر کرنا یا دوستوں کے ساتھ وقت گزارنا یا کچھ اور باریک وقت میں تو میں کرکٹ بھی کھیل لیتا ہوں
کبھی کبھی والی بال بھی کھیل لیتے ہیں پودوں کو پانی د کبھی کتابیں پڑھتے ہیں تو دوستوں کے ساتھ بھی تو رہتا ہے انا جانا
جی بہت ہی خوب بات ہے تو اگر آپ کو ایک ہفتے کی چھٹی مل جائے سا فرض کرے اور تمام اخراجات بھی ادا ہو ہوں
اچھا اچھا
سن رہے ہیں آپ ہاں ہاں بالکل تو آپ کس جگہ جانا پسند کریں گے اور اس جگہ میں آپ کو سب سے زیادہ کیا چیز پسند ہے دیکھیے اگر مجھے ایک ہفتے کی چھٹی مل جاتی ہے اور میرے تمام اخراجات بھی پورے کیے جاتے ہیں ہاں ہاں
تو میں سب سے پہلے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی جانا چاہوں گا
جی جی اور وہاں میں اپنا مطلب وہاں کی وہاں کے نظریات وہاں کی لائبریری وہاں کا اسٹاپ جو بھی ہے سب کچھ میں دیکھنا چاہوں گا یہ تو بہت خوب بات ہے تو ویسے آپ جی کیونکہ ہمیں اردو پڑھنا پسند ہے ہم اصل میں اردو کے ہی شااکرد ارے یہ تو بہت خوب بات ہو گئی ہم بھی اردو کے شاگررد ہیں ہم نے بی اے کیا ہوا اردو میں ہاں جی ہماری تو نس نس میں اردو ہے جی جی اچھی بات ہے تو یہ تو ہاں تو آپ کی زندگی میں ایسا کون سا واقعہ پیش آیا جس نے آپ کی سوچ بدل دی یا آپ کو کوئی اہم سبق سکھایا ایسے تو بہت سارے واقعات ہیں کو ایک بتا دیجے
تو ایک دفعہ کیا ہوا کہ میں
جا رہا تھا کالج کی اور ہ جی تو میں نے وہاں پر ایک چھوٹے بچے کو دیکھا ہاں جی تو وہ ایک آدمی کا جوتا پالش کر رہا ہے او ہاں جی تو آمی نے اس کو پھر پیسے نہیں دیے وہ الٹا گالیا دی چلو باگو یہاں سے تو میں نے اس چھوٹے بچے کو بلایا میں نے بولا اس کو کہ کیا ہوا بیٹا سے بولا کہ بھائی ایسا ہے اس نے ایسا کیا اس نے ایسا کیا میں نے بولا پڑھائی کیوں نہیں کری اس نے بولا کہ میرے ماں باپ نہیں ہے وہ ہے یہ ہے پریشانی ہے کمانا پڑتا ہے خود کھانا پڑتا تو وہاں پر مجھے یہ لگا کہ ایک غریب جو بندہ ہوتا ہے اس کا کوئی نہیں ہوتا ہے ہاں جی بہت ہی
ج جی
کا دل بڑا نرم پتا چلتا ہے ماشاء اللہ سے وہ تو ہے اچھی بات ہے تو آپ سے کچھ اور بھی کہنا پوچھنا چاہیں گے کہ آپ کے خیال میں آج کے نوجوان کو سب سے زیادہ کس چیز پر توجہ دینی چاہیے تعلیم ہنر اخلاق صحت یا کچھ اور اور کیوں یہ سب چیزیں ایک انسان کے لیے ایک نوجوان کے لیے ضروری تعلیم بھی صحت بھی بھی اکھلا کے بھی ایک نوجوان کو اپنی تعلیم پر توجہ دینی چاہیے اپنی صحت کا خاص خیال رکھنا چاہیے اپنے اخلاق بلند کرنے چاہی بہت خوب یہ سارے ایک نوجوان یا ایک انسان کے لیے بہت مفید ہے کیونکہ آگے چل کر پھر معاشرہ اسی نوجوان کے کاندھے پر انحصار کرتا ہے تو جس کی وس پھر وہ معاشرہ بھی ایک بلند پایا کا مرتبہ حاصل کرتا ہے بہت خوب تو مسٹر شاہد میں آپ آپ سے کچھ اور بھی پوچھنا چاہوں گی کہ اگر آپ کو ایک دن کے لیے کسی ادارے یا ملک کی ذمہ داری دے دی جائے تو آپ سب سے پہلے تبدیلی کیا لائیں گے دیکو اگر ایسا کب موق ملتا ہے ہ جی تو میں سب سے پہلے کیا کروں گا کہ جو نوجوانوں میں نشے کی لت ہمارے ماحول میں جو گندگی انڈسٹریل جو پولوشن ہے اس سب کو میں ختم کرنے کی کوشش کروں گا تاکہ ایک اچھا محول بنے بالکل صحیح بہت ہی اچھے خیال رکھتے ہیں آپ مسٹر شاہد آپ سے گفتگو کر کے بڑا پرسکون بھی ہو رہا ہے من اور سیکھنے کو بھی مل رہا ہے جی ہمیں بھی آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگے ہاں جی تو ابھی آپ اردو میں ہی آگے جانا چاہتے ہیں جی جی میں اردو میں ہی آگے جانا چاہتا ہوں میں پی ایچ ڈی کرنا اہتا ہوں بہت خوب معاشرہ کو سدھارنے کی کوشش کریں گے اور اردو کو آگے بڑھائیں گے
جی آپ نے اپنے بارے میں کچھ بولا ہی نہیں
جی میں نے اب کہا کہ میرا نام ا اں ہے بت کچھ ہاں جی ہاں جی میں لال پورا پامپور ضلع پلوامہ ہوں اور میں ابھی گریجویشن میں نے کی ہوئی ہے اردو میں ہی اچھی بات ہے تو آپ کو کوئی اردو کی کتاب پسند ہے ان جی ہے تو جیسے کلیات اقبال
ماشاء اللہ
اور میں نے ایک اور کتاب بھی پڑھی تھی جو مجھے بڑی اچھی لگی کا نام مصحف ہے اور ایسے کچھ ناولس پڑھتی رہتی ہوں
اچھا کو پڑھنے کے شوق ہی نہیں ہیں آپ کو
چلیے جی پھر ہمارا جو ہے منزل آ گئی ہے تو اللہ حافظ اللہ حافظ دوبارہ کریں گے بد ان شاء اللہ ہ جی ہ جی اللہ حافظ
کرنے چلو آ تھا